جیسے آپ
جی میں بھی ٹھیک
کیا شکر اللہ تو آپ کے گھر میں سب
ہاں جی شکری شکر شکر میرے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے
میں کیا بتاؤوں آپ سناؤ کچھ آپ اسکول وغیرہ جاتے ہو
ہاں جی میں چاہتا ہوں آپ جاتی ہوں
میں بھی چاہتی ہوں ٹیکن روز نہیں کبھی کبھی
ٹھیک ٹھیک آپ کہاں گائیں گی اس عید پ گھومنے
گھومنے تو میں کہیں بھی نہیں گئی تھی آپ گئے تھے کہیں
ہمیں تو لڑکوں کا کام ہوتا ہے بقرہ عید بقرہ بقرہ عید پہ
ہاں ہاں سچ لڑکوں لڑکوں کو بکرے عید کہ بہت مطلب بقرے عید پر بہت ساری کام ہوتا م دیا
جی ہاں آپ کو پتہ ہے ہر طرفید بقر عید کی تیاریا چل رہی تھی اسی لیے میں نے سوچا کہ آج ہم بقر عید کی اہمیت پر بات کرتے ہیں
بہت اچھا موضوع ہے بقر عید صرف ایک تہوہار نہیں بلکہ ایک عظیم اسلامی عبادت اور قربانی کا پیغام بھی ہے
بالکل سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ بقرہعید کو عید الالاضحی بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الۃ وسلمام اور حضرت اسماعیل علیہ اللۃ وسلم کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے
بالکل بالکل اپ سے ہی بات کہہ رہے ہو جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی
جی
کی قربانی دینے کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خام کر دیا
اور حضرت اسماعیل علیہ اللاۃ والسلام نے بھی اپنے والد کی تیاد کی اور اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونا ہونے پر رض مندی ظاہر کی
یہ واقعی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی اطد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے
بالکل جب حضرت ابراہیم علیہ اللا وسلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السل وسلام کی جگہ ایک بندہ بیچ دیا
جی کیا بیجا
ڈمبا آپ کو بت ہے وہ س بولتے ڈومبا
ہاں
ٹھیک
جو نا بکر ان کے ٹائم قربانی وغیرہ کا
جی ہاں وہی
جی جی اسی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحی پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں
جی ہاں تمہارے خیال میں بقرا عید کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے
میرے نزدیک سے سب سے بڑا پیغام اتاد صبر قربانی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کے لیے کسی چیز کی قربانی دیی پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے
بہت خوب آج کل لوگ صرف گوشت اور جانور تک بقر عید کو محدود کر دیتے ہیں جبک اصل اور روح قربانیا
بالکل قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں اپنی برائی عادتوں نفرت حسد اور تک کبر کو چھوڑ دینا بھی ایک قربانی ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی اگر انسان اپنے اندر کی برائیوں کو قربان کر دے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے ہ
جی کیا بتا رہے ہو
میں بتا رہا تھا یہ بات مجھے بہت پسند آئی اگر انسان اپنے اندر کی برائیوں کو قربان کر دے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے
اور قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک تمہارا تقوہ پہنچتا ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے
جی ہاں اسی لیے قربانی کرتے وقت نیت صاف ہونی چاہیے
بقرا عید غریبوں کی مدد کا بھی ایک ذریعہ ہے
بالکل قربانی کا گوشت رشتہ داروں پڑوسی اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس سے وہاں پر طربائی چارہ بڑھتا ہے
میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے غریب لوگ سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے لیکن عید الاضحی کے موقعے پر ان تک بھی گوشت پہنچتا ہے
گوشت ہوتا ہے
گوشت گوشت
بست نہیں
گوشت
اسلام کی خوبصورتی ہے اسلام ہمیشہ انصرف اور ہمدردی کا درج دیتے ہیں
بقرا عید ہمیں شکر گزاری بھی سکھاتا ہے
کیسے
جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے ایک راہ میں قربانی دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی آتا ہے
بالکل صحیح اس سے انسان کے اندر تکبر کم ہوتا ہے اور شکر کا جذب پیدا ہوتا ہے
ہ بچوں کے لیے بھی بقرا عید بہت دلچسپ ہوتی ہے
جی ہاں بچے جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال میں حصہ لیتے ہیں
لیکن انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے
جی جی بالکل
ہلو
جی جی قربانی کا اصل مقصد کیا ہے بچوں کو یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے بالکل
جی آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں کہاں پہ ہوں
جی آپ تو یہ پت ہے پت نہیں آپ کے بتانے تھے میں وہی سوچ رہی ہوں
ہ میرے گھر میں عید احی کی تاری ہو
آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں کہاں پہ ہوں ہپ پتا نہیں کیا کر رہی ہو ذراپ مہربانی کر کے ایک ہی جگہ بیٹھو
میں ایک ہی جگہ بیٹھی ہوں نیچے لیکن مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ کہاں پہنچے آپ کیا بتا رہے ہیں ذرا آپ اور بتاؤ
آپ پت آپ کے گھر میں کیسے ہوتی ہے؟
ہمارے گھر میں عید سے کچھ دن پہلے صفائی کی جاتی ہے پھر قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کی جاتی ہے عید کے دن نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے
ہاں ہاں ہمارے گھر میں بھی یہی روایت تھے سب لوگ مل کر قربانی کے کام میں حصہ لیتے ہیں
اس سے گھر والوم میں اتحاد اور محبت بڑھتی ہے
بقر عید کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے
بالکل آج کل لوگ اپنی مصروف زندگی میں رشتہ داروں سے کم ملتے ہیں لیکن عید کے موقع پر سب ایک دوسرے کے گھر جاتے تے ہیں
اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں
اور دلوں کی دوریا بھی کم ہو جاتی ہیں
کچھ لوگ قربانی کو صرف دکھاوا بنا لیتے ہیں اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
میرا خیال ہے عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے قربانی کرتا ہے تو اصل مقصد ختم ہو جاتا
بالکل اللہ اخلاص کو پسند کرتے ہیں
قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا بھی محاسبہ کرے
یعنی یہ سوچ کے کہ وہ واقعی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں
جی ہاں اسی میں قربانی کی روح ہے
بقرا عید ہمیں اتحاد کا درس بھی دیتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ اللۃ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ اللۃ وسلم کا واقعی اس کی بہترین مثال ہے
اگر وہ اللہ کے حکم کے سامنے جکنے سے انکار کر دیتے تو آج ہمیں یہ عظیم سبق نہ ملتا
بالکل اس کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے
اللہ پر تقل انسان کو مشکل حالات میں بھی ہمت دیتا ہے
اور قربانی کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کریں
آج کل کچھ لوگ قربانی کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں
اس کی وجہ شاید دین سے دوری اور علم کی کمی ہے
اسی لیے ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا چاہیئے
بالکل جب لوگ اس کی اصل روح سمجھنے کو قربانی صرف ایک رسم نہیں رہے گی
بقر عید کے دن صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے
جی ہاں اسلام صفائی کو نصب ایمان قرار دیتا ہے
اسی لیے قربانی کے بعد آلودگی پھیلانا درست نہیں ہے
ہر مسلمان کو اپنے محلے اور ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے
یہ بھی ایک سماجی ذمہ داری ہوتی ہے نا
اور اچھے مسلمان کی پہچان بھی
اگر ت ب کرائی کہ پیغام ایک جملے میں بیان کرنا چاہو تو کیا کہو گا کہوگا
تو میں میں کہوں گا کہ بقر عید اللہ کی محبت میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنے اور اس کی اطات کا نام ہے
بہت خوبصورت بات کہی آپ نے
اور تم
مری نزیک بقراید انسانیت ہمدردی اور تقوہء اور قربانی کا درس دیتی ہے
بالکل جب لوگ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ت ہیں تو غریب اور امیر کے امیر کے درمیان محبت پیدا ہوتا ہے
یہ واقعی ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے
ہ اور اس سے د دوروں کے دکھ درد کا احساس بھی ہو دل د ہے
آج کی گفتگو سے مجھے بقر عید کی ہیں ہممیت اور بھی بہتر
مجھے بھی ہر مجھے بھی ہر سال عید الاضحی آتی ہے لیکن ہمیں ہر بار اس کے پیغام کو نئے سوچ کے ساتھ سمجھنا چاہیے
بالکل اگر ہم قربانی کے روح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے
آجش کی گفتگو بہت مفید رہی ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ